السلام علیکم و ععلیکم السلام
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاں بھائی جان کیسے ہو
میں بڑھیا ہوں بھائی جناب ٹھیک ہو
ہاں جی بالکل اچھے سے آپ سنو آپ کیسے ہو
میں بھی پڑھیا ہوں گھر میں سبھی ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا سبھی ٹھیک ہے بس چل رہے ہیں ایسے ہی آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے ماما پاپا سب ٹھیک ہے
ےے ہاں جی بھائی سب گھر میں ٹھیک ہے خیرت سے
چلو اچھی بات ہے
کیا کر رہے ہو آپ ابھی
بس ابھی کھانا ہو گیا بھائی صاحب تو میں بیٹھ میں بیٹھا تو میں سوچا کسی کو کال کرو کسی فرینڈ کو کال کرووں اور اور کوئی جانکاریاں حاصل کروں کیونکہ آپ کو پت ہی ہے کہ آپ کو پتہ ہی بھائی جان کیا آج کلم آج کل کا جو زمانہ ہے آج اسسی اگر کسی کے زبان سے کوئی دو چار باتیں سیکھ جائیں گے
ہاں جی بھائی بہت اچھی بات کی آپ نے میں بھی کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں
جی بھائی جان آپ بت
میں بھی وقت کہ وقت کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ وقت کی پابندی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں
جی جی جی جی بالکل جی بالکل
وقت ہے آپ کو پتہ ہے کہ وقت کا ایسا چیز ہے کہ ہم کو ہر چیز وقت پہ کرنا چاہیے کیکہ بعد میں وہ وقت نہیں رہتا ہے اور وہ کام مشکل ہو جاتا ہے
جی بھائی جان
وقت پر مقرر وقت پر مکمل کام کرنا چاہے وقت اللہ تعالی کی بہت ہی بڑی نعمت ہے اور جو لوگ اسی قدر نہ کرتے ہیں وہ زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتے ہیں
جی بھائی جان
واقیت ایک ایسی دولت ہے جو گزر جانے کے بعد کبھی واپس سے نہیں آتا آپ کو پت ہی ہے اس لیے ہر شخص کو اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے اور آپ کو بھی اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے اور ہر کام وقت پر انجام دینا چاہیں وقت کی پابندی اچھی عادت ہے جو انسان کو شخصیت کو بہتر بناتی ہیں اور اسے زندگی کے ہر میدان میں کامیابی بنا دیتے ہیں
جی بھائی جان جی بھائی جان
تو آپ بھی مجھے کچھ بتائیں اس کی اہمیت مائ یہ کیوں ضروری ہے مخود
دیکھو بھائی جان وقت اسی لیے ضروری وقت اس لیے ضروری ہے کہ دیکھو دیکھو اگر ہم وقت کی قدر نہیں کریں گے
ہاں جی بھائی
تو وقت ہمارے ساتھ دگا کر کیونکہ ہمیں وقت کو ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے مطلب جو کام ٹائم پر ہو وہ کام اسی ٹائم پہ کرنا چاہیے دیکھو دیکھو ہم ابھی ہم کل آج کا کام کل پر چھوڑتے یہ نہیں کرنا چاہیے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے
ہاں جی بھائی
جو جو آج ہم جو کا کام آج ہمیں ہیں وہی کرنا چاہیے کل پہ نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ وقت پہ بھروسہ ہی نہیں ہیں اسی لیے وقت کی عزت کرو ہے نا بھائی جان آپ بھی کچھ بتا آپ کے بھی بولو کچھ وقت کے بارے میں تو میں بھی کچھ سیکھ جی بھائی جی جی بھائی جان آپ بھی بولو میں بھی کچھ سیکھ جاؤں گا
جی جی بھائی
ہاں جی ہاں جی
میں اس کی بائی اہمیت کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا آپ کو وقت کی پابندی انسانی زندگی میں بہت اہم مقام رکھتا ہے
جی جی
جو لوگ وقت کی پابندی کرتے ہیں وہ ہمیشہ مناظم اور ذمہ دار نظر آتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں معاشرے میں ایسے لوگ اپنے اپنے کام وقت پر مکمل کرتے ہیں اور دوسروں کو اعتماد بھی حاصل کرتے ہیں
جی جی جی جی
طلبہ کے لیے وقت کی پابندی بہت ضروری ہے اگر وہ روزانہ وقت پر اسکول یا کالج جائیں ہوم ورک کریں وقت پر مکمل کریں اور امتحان کی تیاری مناظم طریقے سے کریں تو وہ بہتر نتیجے حاصل کر سکتے ہیں اس طرح ملازموں اور تاجیر بھی وقت کی پابندی سے اپنے
کردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں
باشا ہاں ہاں ہاں ررام
وقی کی پابندی کے فائدے کچھ بتاؤں گا آپ کو میں پھر آپ ہی بتانا کچھ
جی جی بھائی جان ہاں بولیے
وقت کی پابندی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے تمام کام وقت پر مکمل کر لیتا ہے اس سے اسٹریس اور پریشانیاں کم ہوتی ہیں
جی بھائیٹان
اور ذہنی سکون ملتا ہے وقری قدر کرنے سے ہر شخص زیادہ محنتی مناظم اور کامیاب ہوتا ہے تو آپ بھی مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیں
جی بھاشان جی بھاشان آپ نے آپ نے بہت اچھا سوال کیا تو بھائی جان ہمیں ہمیں کیا کرنا چاہیے جو جو وقت ہے نا ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے فار جی فار اگزامپل دیکھو ہمیں صبح ہمیں صبح کام پہ نکلنا ہے ہمیں ہمیں نو بجے تک نو بجے سے چار بجے تک کام ختم کرنا ہے ہم ہم جب دس بجے ہی جائیں گے تو کام ختم نہیں ہوگا تو ہمیں ہمیں کیا ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں صبح سویرے اٹھنا ہے مطلب اگر ہم سات بجے اٹھیں گے تو پھر تیاری بھی ہو جائے گی کام کے لیے تو اگر ہم نو بجے کے سے کام اسٹارٹ کریں گے تو چار بجے تک ختم کیے جب ہم یہاں یہی سے یہی سے یہی سے یہیں سے دس گیارہ بجے جائیں گے تو کام ختم کہاں کریں گے تو اس سے اسی اسی کو کہتے وقت کو ضائع نہیں کرتے
ہاں جی میں
ہے نا بھائی جان تو یہ جو سکول جاتے کالج جاتے ہیں کوئی نوک کوئی نوکری پہ جاتا ہے کوئی پرائیویٹ آفس میں کام کرتا ہے ان کو بھی ان کو بھی کام کرنا چاہیے اچھے سے وقت کی مطلب اپنے ٹائم کے ساتھ جانا ہے نا
ہاں جی میم ہاں جی وقت کی پابندی سے ڈسپلن اور ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے ڈسپلن ضروری ہوتی ہیں یہ عادت انسان کو ہر میدان میں ترقی دلاتی ہے اس سے وقت کا ضائع نہیں ہوتا اور انسان اپنی فیملی تعلیم کام و آرام کے لیئے مناسب وقت مل جاتا ہے
جی جی
ہی تو اس سے بہت سارے نقصانات بھی ہیں تو کچھ نقصانات آپ بتا سکتے ہیں وقت کے پابندی کا نہ کرنے کا
جی جی جی
اس سے بہت سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں تو آپ مجھے کچھ پتا بتا دیں گے وقت کی پابندی نہ کرنے کے نقصانات
دیکھو بائی جان اگر اگر اگر ہم اگر ہم کام کریں گے وقت پہ کام کریں گے تو اچھی بات ہے اگر ہم وقت اگر ہم وقت کام نہیں کریں گے تو اس سے اس سے اس سے اس سے ہمارا نقصان ہو جائے جائے گا
ہاں جی جیسے وقت پہ سونا ہوتا ہے وقت
مطلب فار ایگزامپل اگر اگر ہمیں اگر ہم دس بجے سو جائیں گے صبح چھ بجے اٹھ جائیں گے تو یہ اچھی بات ہے جب ہم بارہ بجے ایک بجے سوتے ہیں تو دیکھو ایک بجے تو آنکھوں میں پرابلم ہوتی ہے ہے نا
ہاں شی بائے
چہرہ خراب ہو جاتا ہے صبح ہم لیٹ اٹھ اٹھیں گے اگر صبح سویرے کام ہوگا پھر ہم لیٹ اٹھیں گے تو اسی سے سستی ہو جاتی ہے کمزوری آ جاتی ہے ہے نا بائی جان
جس سے ذہنی دباؤ اور پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں ہاں جی بھائی
جی بھائیی جی بھائی آپ بولو آپ بولو
اراد پر کام اعتماد کرتے ہیں جو ہمیشہ دیر سے آتے ہیں یا اپنے وادی وقت پر پوری نہیں کرتے
جی جی
جی جی وقت اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے اور ڈسپلن بنانا چاہیے کہ وقت پہ سوق کریں اور اٹھا کریں کیونکہ اس سے انسان تندرست رہتا ہے اور وہ بہت ساری بیماری سے بچ سکتا ہے
جی جی
ہاں جی آپ بھی کچھ بتائیں اس کے بارے میں کہ اگر لوگ نہیں سو پائیں گے وقت پہ تو ان کی مطلب کام نہیں کر کے آئے وہ خود بہتے ان سے کتنی کتنی پرابلم ہو سکتی
دیکھو بھائی جان پہلی بات تو یہ ہے وقت پہ جو کام کرنا ہے وہ وقت پہ ہی کرنا چاہیے کیونکہ دوسرے دن تیسرے دن پہ نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے
ہاں جی بھائی بہت اچھی بات ہے
تو وہ جو جس جو جو ٹائم جس کے لیے رکھا ہے وہ اسی لیے کرنا
ہاں جی بھائی ہیلو بھائی
ہاں جی آواز آ رہی ہے
ہاں جی بولیے بھائی جان آپ وقت کے بارے میں کچھ بتانے تھے
تو وقت کی وقت وقت کو رس پکری دین
ہاں جی بھائی ڈسپلن ہونا چاہیے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اس سے لوگ ذہنی بیمار پڑسگر وقت پہ سویا نہیں کریں گے تو میں اور بھی کچھ بتاؤں گا آخر میں
جی بھائی جان جی جی بھائی جان جی بھائی جان سن رہا ہوں تو آپ نے اچھی بات کہی ہے کہ وقت پہ سونا وقت پہ اٹھنا ہے کیونکہ اس سے تندر اسے تندر مطلب اس سے بیمار بیمار بھی ہو سکتے آنکھوں میں پرابلم ہو سکتی ہے چہرے پہ چہرے پہ پرابلم ہو سکتی ہے تو آپ نے اچھی بات کہی ہے کہ وقت وقت کا وقت وقت سووننا وقت پہ اٹنا وقت وقت پر پابند رہنا چاہیے انسان آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کیونکہ دیکھو ہمارے معاشرے میں جو آج کل کے لڑکے ہیں وہ آپ کو پتا ہی ہوگا کہ آج کل جو معاشرہ ہے آج کل جو ماحول ہے یہ زیادہ فون دیکھتے ہیں اور رات کو رات کے بارہ ایک بجے سوتے تو پھر ان کو
جی بھائی بہت ہی اچھی بات کہا ہے آپ نے وہ رات کو دیر سے سوتے ہیں پھر کام پہ نہیں کر پاتے فون زیادہ آج کل یوز کرتے ہیں لوگ کیونکہ وہ پتہ ہی آپ کو وہ تو میں آپ کو ہیلو بھائی جان آخر میں آخر میں بھائی جاں ہیلو آپ کو میں یہی کہنا چاہ سکتا ہوں کہ وقت کی پابندی کامیابی اور باعزت زندگی کی بنیاد ہیں
ہمیں ہر کام اختتر کرنے کی عادت
ہمیں ہر وقت کام